والی ولیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سنائیے کیسے ہیں آپ
جی اللہ کا شکر ہے آپ کی دعائیں ہیں آپ بتائیے آپ سب خیریت سے ہے
ہاں بس بڑیا ال پ کا شکر ہے الحمد للہ ہم ٹھیک ہیں اور آپ کے گھر میں سب خیریت ہے
جی اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے سب ٹھیک ہے
جی اور سنائیے کیا ہو رہا تھا
کچھ نہیں بس بچوں کو ہدایت کر دے رہی تھی کہ مدرسے میں جایا کرو سپارہ کاعدہ مسجد میں جایا کرو پڑھا کرو دینی تعلیم بھی لیا کرو
بالکل بالکل اور اچھی بات ب کہت ہے ماشاء اللہ سے اگر ہمار سے بچوں کو سمجھاتے ہیں اچھی چیزیں ان کو پت چلتی ہیں تو ان کو اپنے دین کے بارے میں اپنے اسلام کے بارے میں اپنے مذہب کے بارے میں جان کاریا حاصل ہوتی ہے
ہاں جی سکھانا بھی ضروری ہے تو آج کل ایجوکیشن تو سب دلا رہے ہیں لیکن وہ نہیں دینی تعلیم نہیں دلا رہے کوئی بھی سب یہ سوچتے جائے وہ بن جائے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا بچہ دینی حاصل بھی دینی تعلیم بھی حاصل کر ل
جی جی جی دیکھو نا آج کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے جس حساب سے بچوں کے اندر طلباء کے اندر تعلیم کا ہونا ضروری ہے چاہے وہ سرگرمی تعلیم ہو چاہے تمہارا بیسک تعلیم ہو ہر ایک تعلیم کا ہونا ضروری ہم کس مذہب میں ہمارا اسلام کیا ہاں
دیکھو یہ ہمیں وہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ سکھائے ان نے رضو کر ہم کلمہ سکھائے دینی باتیں سکھائے الگ کی طرف رجوع کرتے ہیں
بالکل بالکل
ہاں جی تو مدرسہ میں بھیج ضروری ہے دیکھو یہ نہیں ہے کہ دنیا کی تعلیم حاصل نہیں دنیاو تعلیم بھی حاصل کرو
جی جی جی
لیکن دینی دینی تعلیم بھی تو حاصل کرنی ضروری ہے
جی جی دیکھو چ بھی آئے تعلیم جو ہوتی ہے وہ ہمیں زندگی جینے کا
ہاں جی ہاں
اور اس سے ہمارے پہچان پت جلدی کہ ہم کیا ہیں
کیا ہے ہم پہچان چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج کل فون دے دیتے ہیں ماں باپ کہ لو فون چلا لو ہمارا ہو جائے گا تمہارا بھی ہو جائے گا
ہاں ہاں
لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس فون کے نقصانات کتنے ہوں گے بچہ اس میں بزی ہو جائے گا پھر چیز میں نہیں لگے گا
غلط کرتے ہیں پتا ابھی توک ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بچہ نہیں تعلیم حاصل کر رہا کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن آنے والے مستقبل میں نا وہی اتنا پریشان ہو جائیں گے کیوںکہ آج کے معاشر میں دیکھ ا جائے اتنی تعلیم کی اتنی اہمیت ہے وہ کہتے ہیں نا روز مرہ کی زندگی میں جتنا آپ کے لیے کھانا ضروری ہے نا اس سے زیادہ تعلیم کا ہونا ضروری ہے
دیکھو تعلیمی بچوں کو ادب سریقہ جینے کا طریقہ سکھاتی ہے
بالکل بالکل
اب ہم کسی اپنے بچے سے یہ کہنے لگیں گے چلو کلمہ سنا دو یا کوئی حدیث پڑھ کے سنا دو
جی جی جی
بچے وہ کرتے ہیں منع کرتے ہیں نہیں ہم فون چلا لیں گے
ہاں
اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کا ماحول ایسا پیدا کرے کہ بچہ اگر اسکول میں جا رہا ہے نا اس اس کو تھوڑا وقت دے اس کے پاس بیٹھے اسے دینی تعلیم سمجھائے اس سے نماز کے بارے میں پوچھے اس سے پوچھے بیٹا تمہارا کیا مذہب ہے تو میں کلمہ آتا ہے نہیں آتا وہ کہتا ہے نا بچوں کو پیار پیار سے اگر پوچھا جائے نا تو وہ ہر ایک بات کا جواب دیتا ہے اور اگر اس کو ضد کے ساتھ لے کے بیٹھو نا پھر وہ جد میں تو بو کنٹرول میں نہیں آتا پتہ ہے
ہاں جی صحیح کہہ رہے ہو بالکل زد میں کہاں کنٹرول میں آئے گا زد میں تو چڑچڑا نا چڑا ہو جائے گا وہ اور سوچے گا کہ مجھے مجھے بو نہیں کرنا ہے ان کے بارے میں یہ تو میرے پریشر بنا رہے ہیں ابھی سے سیکھے گا پھر جا کے سنتیں سیکھے گا پھر اپنے فرض سیکھے گا اپنی نماز بھی ادا کرے کی سنتیں بھی ادا کر یہی بات ہے نا کہ بچپن سے لے کے چلیں گے بچوں کو ماحول اس ماحول میں بچوں کو بچپن سے ہی ہم پڑھائیں گے لیکن سکھائیں گے کہ ہمارا دین ایک کہتا ہے ہم اللہ تعالی نے معائض کرو تبھی تو ب بچا جا کے آگ جا کہ انٹرسٹ لے گا
جی جی جی اور آج تو آج کل تو ماشاء اللہ سے یہ ہو گیا ہے پہلے تو اسکولوں میں صرف بیسک تعلیم دی جاتی تھی انگلش ہندی اردو لیکن آج کل تو سب سے زیادہ دینی تعلیم کو شامل کر دیا گیا ہے وہ اس لیے کیونکہ آج معاشرے میں ماں باپ اتنے مصروف ہو چکے کے ان کو وقت نہیں ملتا کہ وہ خود بچوں کو اچھے سے پڑھا پائے سمجھا پائے اسی لیے ایک ہی اسکول کے اندر آپ کو ہر حساب کی تعلیم ملتی ہے آپ جیسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں ویسے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں
ہاں جی نہیں آج کل کے ماں باپ یہ سوچتے کہ ہمارا بچہ کوئی آئی اے ایس آفیسر بن جائے کوئی آئی پی ایس بن جائے کوئی کورس کریں کوئی انجینیئر کوئی وکیل کوئی کچھ کوئی کچھ نہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمارا بچہ مولوی بن جائے جائے ہمارا بچہ مفتی بن جائے
جی جی جی بے شک اور اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ایک مولوی کا اور ایک مفتی کا اتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا عہدہ ایک ڈاکٹر کا بھی نہیں ہوتا نہ ہی ایک ٹیچر کا پر وہی والی بات ہے اگر پرانے لوگوں کو کی بات کریں وہ ان چیزوں کو سمجتے ہیں آج کل کے ماڈرن حساب سے دیکھا جائے تو لوگوں کی سوچ ایسی ہو چکی ہے ان کو لگتا ہے کہ نہیں اگر ہم اچھے وکیل بنیں گے اچھے ڈاکٹر بنیں گے اچھے پروفیسر بنیں گے تو ہماری عزت ہوگی
درجے بولند کیا ہ پ ج تو اس لیے ت یہ ج ہے کہ آپ کچھ حاصل کر سکتے
جی جی جی جی حقیقت ہے
بن سکو دنیا میں اپنا نام کما سکو گن نڈا تال نے سس ہے توب کہ اپنی آنخرت کے بارے میں بھی سوچو وہ ہمیشہ یاد رکھو
بالکل بالکل درست فرمایا دیکھو یہ تو دنیا ایک متفاق عمل ہے اس میں اگر زندگی جینی ہے تو اس کے لیے آپ کو اتنا تو کرنا پڑے گا کہ آپ کما سکو دو وقت کی روٹی کھا سکو تو اس کے لیے آپ کو تعلیم کی ضرورت ہے کہ آپ انگلش پڑھ سکو ہندی پڑھ سکو اور دین دنیا سے لڑ سکو لیکن اگر بات کریں اسلام کی تو اسلام کا ہونا تو اتنا لازمی ہے جو آپ کو قبر تک ساتھ دے گا
ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہو دیکھو آخرت بھی ہماری اسی سے سدھرنی ہے دنیا تو بہت بنے گی دنیا میں تو ہم اچھے انسان بنیں گے
جی جی بالکل
وہی ہمیں اچھا انسان بننا سکھائے گا وہی ہمیں سب اپر کرنا سکھائے گا
بالکل بالکل
اگر ہم اپنے ادا کریں گے تو ہمارے اندر اللہ کی طرف سے محبت بھی رہے گی
بالکل بالکل
بت کریں گے اور انسانوں کو کچھ برا کرنے سے بھی ڈریں گے
بالکل بالکل اور ب یہ بات حقیقت ہے جب ہم کبھی تعلیم سنتے ہیں یا ہم جماعتوں میں جاتے ہیں تو ماشاء اللہ سے ہم اسی حساب سے ڈھل جاتے ہیں لیکنا ہمارا ذہن اتنا سکون ہی ہو جاتا ت ہے گی ہمیں لگ تا ہے کہ اللہ کے رقے سے وہ کچھ ہے ہی نہیں
ہاں دیکھو بے شک صحیح بات کہہ رہی ہو آپ مطلب وہی ماحول کی بات آ گئی نا جیسے جیسے ماحول میرا ویسے ہی فرق پڑنے لگتا ہے
ہاں
ہاں تو بس میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ بس اب مسجد میں لگا دیا ہے جلدی جلدی بچے اپنا قاعدہ پورا کر لے پھر سلن قرن لگ جائے گا
جی جی ہاں ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب اپنے بچے پڑھتے ہیں نا اپنے سامنے تو بڑی خوشی سے محسوس ہو دیک کو ایک اسکول کی پڑھائی اور ایک اپنی دینی مذہبی پڑھائی کرنے میں بھی بہت فرق ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کسی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ ہر انسان دونوں چیزوں کو حاصل کرتا ہے
ہاں جل گ بس صحی کہہ رہے کوئی
اس چیز کو لے پا رہا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اس کا دھیان رکھنا چاہیے اس کو اتنا موٹیویٹ کرو کہ وہ بچہ کبھی ہار نہ مانے
ملو بچپن سے ہی لے کے چلے تبھی تو جتنا بچپن میں بچے کو مائنڈ گرو کرتا ہے اتنا بڑے ہوگ اتنا نہیں کیکہ بچپن میں جو تک یادرے
جی جی جی بالکل درسم ہے آپ حقیقت ہے بات کی بچہ بچپن میں جتنے اچھے سے بہتر تعلیم حاصل کر لیتا ہے نا جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے نا پھر وہ اس حساب سے نہیں لے پاتا چیز حالانکہ اب ہمیں اب ہم ہم عمر کے لوگ ہیں اگر ہمیں بچپن کی ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ وہ بچپن الگ تھا اور وہی چی د دوبارہ بڑا پے میں پڑی جائے تو بالکل ہی نہیں سمجھ میں آئے گی تو عمر کا تو ہوتا ہے نا
ہاں اے بی سی ڈی پڑھاتے ہیں کا کا کا پڑھاتے ہیں تو آیا آا جوان ہی سب بڑا پے تو اسی طرح بچپن سے ہی لے کے چلیں گے نا تو پھر وہ بھی ہمارے تک یاد رہے گی ہمارے ساتھ ہی جائے گی پھر بتا
ہاں بس ہمیں تو بس جی
ہاں اپنے بچوں کو بھی اس اس کے بارے میں بات کرنا اور اس چیز کے لیے تعلیم خ خوب ساری دلوانا تاکہ آگے جا کے آپ کو بھی جنت میں ہو ماں باپ کا تو
بے شک ہاں ماں باپ کو تو فرد ہے ماشاء اللہ مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ ا